ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور کیا کر رہے
کچھ بیٹھے تھے ا فرمائیے کھانا وانا ہو گیا آپ کا
جی ہو گیا بس بیٹھے تھے ہم بھی سوچے آپ کو کال کر لیں
بالک ہم یہی سے چلو باات ہی کر لیتے ہیں ہم
جی اور بتائیے جی آج بس کھانا میں بس آج تو یہی بنایا تھا آلو کی سبزی بھی
ویلیکم ا مار انڈا بنایا اور فرمائیے سب ٹھیک ہے سب خیری سے
جی سب خریت سے ہیں ادھر تو سب ٹھیک ہے الحمد اللہ ابھی اللہ کا شکر ہے
بالکل
جی آپ بتائیے
آپ س خاریت ہی رہ
جی بس ہم تو بس بیٹھے تھے اور سوچ رہے تھے مطلب کچھ ایسے ہوتا نا کہ اچھی عادت ہے سب کے بارے میں سوچ رہے تھے مط کو کیا کیا ہونی چاہیے ایک انسان کے اندر
ج ج پ اچھی عادت بالکل اچھی عادت ہے ہ ہ جٹھیک ہے پسا بنا میں بہت ہی مدد کرتی ہے
جی بالکل ویسے سوچ رہے تھے کہ اچھی آدت ہے انسان کی زندگی میں کتنا مطلب بہتر ہوتا ہے اس سے وہ بہترین بنا دیتا ہے انسان کو
بالکل صحی ف ایک اچھی عادت کسیج سے برتن کہی ہمارے اندر اچھی عادتیں ہیں ہمارا زندگی اور اچھے سے جتتے ہیں اور ہمارا زندگی میں اچھی سفلتایں ہم جلدی پراپت کر سکتے ہیں
جی بالکل بوایا آپ نے تو ہم سوچ رہے تھے کہ ایسی کون سی خوبیاں ہونی چاہیے انسان کے اندر کی جو ہمیں ایک اچھا اور بہتر انسان بنا سکتا ہے
اچ الی عادتیں یہ ہے کہ ہمیں ایماندار ہونا چاہیے اور سچ بولنا چاہیے
جی بالکل یہ تو صحیح فرمایا اپپ نے انسان کو ایماندار اور دل دار اور اچھا انسان ہونا چاہیے ویسیے اجی اچھی آ میں کافی کامیابی کی ہے کہ بولتے نا پہلی پہل کی پہلی پیڑھی مطلب سیدھی ہوتی ہوتی ہے
م تو سی سلو رہی ہے زدتیں ہماری زندگی سب اہم کردار ہوتا ہے
جی بالکل صحی ہماپ نے اور وقت کے اچھے انسان مطلب بھی ای ہوتا ہے نا کہ وہ وقت کا پابند ہوتا ا صفائی اور احترام اچھی عادتوں میں شامل ہوتا ہے
ب صحیح ہمارے یہ سب اچھی عادتیں ہوتی ہے ہم بچپن سے ہی اچھی عادتیں کا پالن کریں تو ہماری زندگی بچپن سے ہی اچھے سے سدھار ہوتی ہے بچپن میں ہی ہم اچھے سے سب سیکھ لیتے ہیں کہ اچھی عادتوں میں سچ بولنا چاہیے سچ بولنا بھی ہے اچھی عادتوں میں سے ہی آتا ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور ہم جب کوئی انسان جھوٹ بول کو ہمیں سکھانا چاہیے کہ جھوٹ بولنا گندی بات ہوتی ہے
جی بالکل یہ سب چیزیں ہمیں ہمارے گھر کے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان میں پہلے سے یہ سب چیزوں کی اگر اچھے سے بہترین سے تربیت کرے تو کافی اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی پھر بڑے ہو کے ایک بہترین انسان ہی بنتے ہیں
بالکل صرف پڑھوا رہی ہ سکول وغیرہ میں تو سکھاتے نہیں ہ ہمیں گھر وغیرہ م بھی سکھا ان کی امی وغیرہ کو سب چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے بگڑ نہ جائے آج کل تو بچے سنگت کے اثر میں بہت جلدی بگڑ جاتے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے
جی بالکل تو میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ اچھی غالطیں انسان کے مطلب کی شخصیت کو کتنی خوبصورت بنا دیتی ہے کہ وہ مطلب ایسے ان سے بات کر کے اس سے دل کو سکون مل جاتا ہے جس سے مطلب ایسا لگتا ہے پتاہ نہیں ہم نے نے انہیں دل انسان سے بات کی آج تو ایسے کوشش ہی ہو جاتی ایسے
بالکل صی فمال کئی بچے ہوتے جو بچوں سے اچھی عادتوں سے پلل برل ہوتے ہیں تو کئی آجو باازو کے پڑس بھی بولتے ہیں کہ آپ کے بچے کتنے اچھے ہیں کتنے سنسکاری بھرے ہوئے ہیں وہ بچپن سے ہی ک لگے کیا ہوتا ہے
جی بالکل
گھر گھر پر گھر باہر کے لوگ بھی ان کے تعریف وغیرہ کرتی ہے
جی بالکل بالکل صحیح فرمایا اپ نے اور جو لوگ اچھی آتے ہیں مطلب اپناتے ہیں وہ زندگی میں کتنی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں ہے نا
بالکل اچھی بتوں میں ہمیں سم کی بھی قدر کرنی چاہیے ہمیں سم سمے پر سارا وقت سارا کام وغیرہ کر لینا چاہیے تاکہ آگے جا کے تکلیف نہ ہوگا
جی بالکل سے برمایا اور میرے کیاسے تو مطلب اچھی عادتیں انسان کو کامیاب اور بااکلاغ بناتی ہے مطلب ایسا سبھی کو ہونا کا بہت ضروری ہے
بالک ل ہم بچپن سے ہی سپا دھیان دین چ ش مے بچے وغیرہ سے تاکہ وہ اچھی زندگی جی اور صاف صفائی ہوتی ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ہمیں ایمانداری سے کام کرنا چے سب چیزوں میں ہمیں ایماندار ہونا چاہیے یہ سب اچھی عادتوں میں بھی آتی ہے یہ سب کچھ کھانا چاہیے بس پہے
جی بالکل اور بچوں کو کیا ہوتا ہے کہ ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تب سے اچھی تعلیم دیں نا کہ ان کو سکھایا جائے کہ بڑوں سے کیسے کیسے بات کرنی چاہیے ان سے کیسے رہنا چاہیے ان کے سامنے اور ہر ایک چیز کا ان کا اچھے سے سکھاتی ہے اپنا کام کیسے وقت پہ کرنا ہوتا ہے اور دوسرے کو مطلب دوسرے کے بھروسے نہ رہے اپنا جو کام ہوتا ہے وہ خود دکھ رہے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے
بکل اسے نا چھوٹے بچوں کو چھوٹی عمر کو چھوٹی عمر میں بچے سکھنے کی عمر ہوتے ہیں چاہتے ان کو جلدی سمجھ میں آتا ہے جیسے وقت ہوتا رہتا ہے تو بچوں ا سوچ رہے سمجھ لے کہ یہ سب سوچنے میں اور کرنے میں ان کو بڑے آل ف لگتے پ سب کچھ ہے چھوٹے سے ہی کھانا چاہیے جب بچے غلطیاں کرتے ہیں جب ان کی امی کو اسی ٹائم پہ ان کو ڈانٹ کے بولنا چاہیے کہ یہ غلط ہوگی تاکہ وہ آگے جا کے دوبارہ یہ غلطیاں نہ کرے سمے پ اپنا کام کرنا چاہیے س ہر چیز سم و وہ کرنے کےاہ آج کل تو فون وغیرہ میں بھی کافی چیزیں آتی ہے دیکھنے جیسا کتنی اچھی ہیبٹ ہے آگے ہم کیسے سکتے سوچ سک کیسے سفلتا پراپت کر سکے سب فون وغیرہ میں بھی بہت کچھ آ جاتا ہے تو آج کل بچے تو فون وغیرہ میں سے دیکھ د کے کافی چیزیں سیکھ لیتے ہیں
جی بالکل کافی اچھی بات کہی آپ نے ویسے بچوں کو اگر ہم بچپن میں سے ان کو صحیح اور غلط کا فر کرنا سکھات د نا تو کافی بہتر ہوتا ہے کیونکہ وہ اسی وقت ہی ان کو سمجھایا جائے تو وہ پھر بڑے ہوتے ہیں نا تو ان کو سمجھ میں بھی آنے لگ جاتا ہے دھیرے دھیرے کہ ہاں ایں جو سکھایا نا وہ بہت اچھی بات سکھائی ہمارے گھر والے نے ہماری امی ابو نے سب نے
صحیح فرما رہے ہیں کئی لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بھی ہوتے آتے ہیں ان کو صحیح غلط کا فرق نہیں پتا چلتا ہے اور کئی کئی بچے لوگ رہتے ہیں جن کو نا بچپن میں صحیح غلط کا فرق پتا چل جاتا ہے یہ کتنی اچ اچھی بات رہتی ہے کئی امی ابو اپنے بچوں پر کافی زیادہ دھیان دیتے ہیں نہ تو کئی بچے بڑے ہی سمجھدار رہتے ہیں چھوٹی عمر میں بڑی بڑی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں
جی بالکل صحی پر میں جی بالکل اب میں تو چاہتی ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ امی ابو ہی ہمیں اچھی باتیں سیکھ یں مطلب کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے پریوار میں جو باازی ہوتی ہے بڑے بھائی جان جو چاچا چاچی سب ہوتے ہیں نا ان کو بھی ان بچوں کو اچھی تربیت دینی چاہیے اگر وہ کچھ غلط کرے تو ان کو ڈانٹنا بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس وقت انہیں وہ ایک برا تو لگتا ہے لیکن پھر انہیں سمجھ آتا ہے کہ ہاں ہم نے غلطی کی تب ہم کو ڈانٹ پڑی ورنہ وہ ہمیں کتنی اچھا محبت کرتے ہیں ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں تو وہ ہماری اچھائی کے لیے بولتے ہیں
بالکل ک کئی لوگ ہوتے بھی ہے کہ جب غلطی کرتے ہیں تو ٹائم پر ڈانٹتے نہیں ہیں تو مری بچے آگے جا کے وہی لط دوبارہ کرتے ہیں
جی بالکل جی بالکل صحیح فمایا اور ہمیں بچوں کو ڈانٹنا چاہیے اگر وہ غلط کرے تو ہمیں انہیں غلط کرنے سے روکنا چ ہم سب کا سب کی ذمہ داری ہوتی ہے گھر میں سبھی کے دادا دادی سبھی کے ہوتے ٹھیک ہے
بکل دیتےے ہیں ہا انیں بارے میں چاہیے اور سبنے س بڑوں سے ہمیں ہے نا آدر کے ساتھ بات کرنی چاہیے کئی بچے ہیں نا بڑوں سے نا زبان لگا کے بھی بات کرتے ہیں چھوٹ عمر میں تو وہ بڑی بےحد بات ہوتی ہے ہمیں بڑوں سے ہمیں عزت سے بات کرنی چاہیے تاکہ ان کو لگے کہ ہمارے بچے کتنے سمجھدار ہو گئے اسی لیے بچوں کو بچپن سے ابھی اچھی عادتوں کا پاٹ
جی صحیح فرمایا آپ اپنے بچوں کو تہذیب کا علم ہونا بہت ضروری ہو ہے
بالکل آج کل فون وغیرہ میں تو ب سی چیزیں آ گی فون وغیرہ پہ بچے بہت چیزیں سیکھتے جانتے ہیں کئی کئی بچے رہتے کہ فون وغیرہ پ سمے برے بیٹت کر ا ہ آج کل بچے تو باہر بھی زیادہ کھیلنا کھنا کل نہیں کاتے ٹی وی وغیرہ فون وغیرہ میں گھر میں ہی لگے رہتے ہیں پہلے کے ٹائم پر تو ب ب باہر جا کے نئی نئی چیزیں کھیلتے بھی تھے اور ان کا سواستھ بھی اچھا رہتا تھا آج کل کے بچے فون وغیرہ میں لگے رہتے ایک ایک گھر دو دو گھنٹہ فون وغیرہ میں لگے رہتے ہیں ان کی وجہ سے ان کی صحت تو خراب ہوتی ہے آنکھیں بھی خراب ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی عمر میں ان کو ابھی سے چشمے لگ
جی بالکل صحیح رما اس لیے ہمیں گڑوں کو ہی بچوں پر پابندی اور ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے انہیں احترام اور بہت اہم عادتیں ڈالنی چاہیے انیں بچپن سے ہی
بالکل صحیح ے آ کو اس لیےے بچپن میں ہی سب کچھ سکھانا ہی چاہیے
ا تویا آپ سے بات کر کے اچھا لگا ہمیں اس بارے میں ہم بھی خیااص خیال رکھیں گے اور آپ بھی کیا سا خیال رکھیں گے اپنی چھوٹے بہن بائےیک اللہ حافظ پھر ملتے ٹھیک ج